ہیلو السلام علیکم
بھائی جان آب ٹھیک ایسے ایسے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں بھائی میں بھی ٹھیک ہوں گھر میں بھی سبھی ٹھیک ہے تو آپ کے گھر پہ سبھی ٹھیک ہے
الحمد للہ آپ کی س بھیت میں ٹھیک ہوں
چلیے بھائی ٹھیک ہے پھر تو آپ نے کچھ کھانا وانا کھا لیا ہلو
ہلو
ہاں بھائی آپ نے کھانا وانا کھا لیا
جی بھائی جی بھائی میں نے چائے وائے پی تو سوچا آپ کے ساتھ کچھ بات کریں
ہاں بھائی جان تو میں بیٹھا بیٹھ بیٹھا ہی تھا تو میں نے بھی سوچا آپ سے ہی کچھ بات کر بھائی جان میں آج بات کروں گا کہ ملک میں بیٹھ کے سوچ ہی رہا تھا آج کل کتنے سارے ایکسیڈینٹس ہو رہے لن انن کے ذمےار تو کہیں نہیں کئی ہم ہی لوگ ہیں کیونکہ سیفٹی ڈرائیونگ نہیں کرتے تو میں اسی پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ڈرائیونگ سیفٹی ڈرائیونگ
جی بھائی جی بھائی بتائیے
ہاں بھائی چو تو اگر میں آپ کو بتا دوں کہ آج کے دور میں مطلب کہ گاڑیاں چلانا صرف ایک ضرورت نہیں بلکہ ایک بڑی ذمہ داری ہے ذمہ داری بھی ہے میرے بھائی تو ہر روز ہزاروں لوگ سڑکوں پر سفر کرتے ہیں اگر ہر شخص مطلب کہ عنایت سے گاڑی چلائے تو بہت سے مطلب کہ حاتادثوں کو روکا جا سکتا اس لیے مطلب کہتے ہیں دیر آئے مگر درست نہ آئے تو جلدی سے مطلب کہ جلدی سے زیادہ ضروری اپنی اور دوسروں کی حفاظت ہے تو سیف ڈرائیونگ کا مطلب صرف مطلب کہ گاڑی چلانا نہیں بلکہ مطلب کہ کہیں کے مطلب کہ پابند قانون کے پابند بھی رہنے چاہیے تو ٹریفک رولس کا فالو کرنا چاہیے تو دوسروں کا خیال رکھنا اور ہر مارا کہ صورت حال میں ہوش سے فیصلہ لینا اچھا ڈرائیور وہ ہوتا ہے جو صرف اپنی نہیں بلکہ دوسروں کی دوسروں لوگوں کی بھی جان بچائے ہے نا ان کے بارے میں بھی سوچے تو میں بھی اسی پہ آپ سے کچھ سننا چاہتا ہوں
جی بھائی تو پہلی بار آپ نے کہا مطلب آج کل زیادہ ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں تو کیسے ہو رہے تو کیوں اس کی وجوہت اس کی وجوہت کیا ہے تو کیسے ہم یہ رو کےے تو کیسے سب اپنی اپنی زندگی بچیں تو دیک د بھائی جان کیا ہوتا ہے آج کل جیسے کہ کوئی مطلب اپنے گھر والوں سے وعدہ کر کہ میں مطلب ٹینتھ جماعت میں اچھے نمبرات لاؤں گا تو گھر والوں سے مطلب بولتا ہے مجھے بائک لانی ہے وہ لانی ہے لانی ہے تو وہ اپنے وہ اچھے نمبراتوں سے جب پاس ہوتا ہے تو گھر والے مجبور ہوتے ہیں ان کے لیے بائک لانے کے یہ ہے نا بھ جان تو مسئلہ کیا ہوتا ہے تو جب ٹینتھ جو دسو جو دسویں میں پڑتا ہے نا بھائی جان آج کل کے بچے تو بائک لاتے اس عمر میں تو ان کے پاس لائسنس تو نہیں ہوگی اس ٹائم ہے نا بھائی آج کل زیادہ بچے وداؤٹ لائسنس بھی گاڑیاں چلاتے ہیں جو آج کل کے بچے ان کا خون جیسے کہ گرم ہوتا ہے اور جو ان کے ان کے ہاتھ میں جب وہ ایکسلیٹر ہوتا ہے
ہاں بھائی جان
تو وہ کا اسے ایکسیلیٹر کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں مطلب کہ زیادہ چلتے ہیں مطلب آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات میں کیا کہ کہہ رہا ہوں آپ سے تو اسی وجوہات سے مطلب آج کل زیادہ ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں زیادہ تیز چلنے سے اور
اپ نے ابھی بات کہ مطلب کہ چھوٹے چھوٹے بچے گاڑی چلا رہے ہیں تو اس سے مطلب کہ یہ تو مائنرس ہوتے ہیں مطلب کہ مائنرس کیا ہوتے ہیں ہماری جو سرکار ہے گورنمنٹ ہے اس نے ایک ایج مقرر کی ہے اس کے لیے مطلب
جی جی
سکتا ہے کس عمر کے لوگ گاڑی چلا سکتے ہیں کس کے نہیں تو انہوں نے وہ عمر رکھی ہے اٹھارہ سال مطلب کہ جو بھی اٹھارہ سال سے اوپر ہوں گے وہ گاڑی چلا سکتے ہیں بٹ پہلے ان کے پاس لائسنس ہونی چاہیے جو اٹھارہ سے نیچے ہیں وہ مائنرس کہلائے جاتے ہیں ان کو گاڑی نہیں دینا چاہیے مطلب کہ اس کے باوجود بھی بہت سارے ہمارے پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں بہت سارے مطلب کے والدین ایسے بھی ہوتے ہیں جو مطلب کہ بچوں کو گاڑیاں بائکس دے دیتے ہیں جیسا آپ نے کہا ان کا گرم خون ہوتا ہے وہ ایکسلیٹر مطلب جب پہ ہاتھ رکھتے ہیں یا پیر رکھتے ہیں تو پھر وہ ان کو کچھ نہیں دکھتا تو یہ بات بالکل سچ کہی آپ نے تو اسی کی سے اگر مطلب کوئی اٹھارہ سے اوپر بھی ہے اس کے پاس لائسنس بھی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سے سیف ڈرائیور ہے اس کو پھر بھی جب وہ مطلب کہ ٹریفک رولس کو فالو کرے اچھی طریقے سے چل گا مطلب کہ زیادہ اوورٹیکنگ نہیں کرے گا تبھی اوورٹیکنگ کرے گ جب اس کو کو ایمرجنسی ہو تو مطلب کہ وہی مطلب کہ ڈرائیور کہلاتا ہے سیف ڈرائیور اگر میں ٹریفک رولس کی بات کروں تو سب سے پہلے آج بات مطلب کہ سیٹ بیلٹ لگانا مطلب چلیے سفر مطلب کہ چھوٹا ہو یا لمبا ہمیشہ سیٹ بیلٹ ضروری لگانا چاہیے اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو سیٹ بیلٹ جان بچا بچانے میں بہت مدد کرتا ہے تو دوسری بات مطلب کہ رہ زیادہ تیز گاڑیاں چلانا کبھی مطلب کہ خطرناک ہو سکتا ہمارے لیے تو اصل سمجداری یہ ہے کہ گاڑیوں کو حد سے زیادہ تیز نہ چلائے ہر سڑک کی ایک مقرر رفتار ہوتی ہے اور ہمیں اس کی مطلب کے مطابق ہی چلنا چاہیے جسے ہم پڈ لمٹ کہتے ہیں تو آپ بھی کچھ بولنا چاہتے تھے بولے
پہلی بار آپ نے پچھلی بار کشمیر میں جو حادثہ ہوا تھا جو چھوٹے بچے تھا چلا رہے تھے تھے ایک دو تھار ان کے پاس سے تو اس حادث سے میں کیا ہوا تو چھوٹے چھوٹے ٹینتھ کلاس کے بچے تھا چلا رہے تھے تو اس ایکسیڈنٹ میں کیا ہوا تو ایک ایک دو بچے ان کی فوت ہوئی اس ٹائم ہے نا بھ جان
ہاں بھائی
تو وہ بڑے اچھے رال گ کے تھے تو ان کے گھر والوں نے ان کو گاڑی تھما لی تو ان کو مطلب ہوش حواس نہیں رہا ہم کتنے تیز چل رہے تھے تو اسی کی وجہ سے ان کی فوت ہوئی تھی تو آفٹر دیٹ جو جو مسئلہ ہو نا جیسے کہ کہ تب تک جو ٹریفک پولیس مطلب اتنے رولس نہیں تھے
ج
لوگو کیے تھے انہوں نے تب تک تب سے آج تک بہت اچھا رول گورنمنٹ نے لوگوں کیا مطلب ایٹین پلس جس کو لائسنس نہیں ہوگی تو جس کو ہیلمٹ نہیں ہوگی بڑا مطلب جو چالان ہوتا ہے آ دس ہزار کا چالان ہوتا ہے تو یہ انہوں نے اچھا انشیٹو لگایا ہے نا بھائی
ہاں بائی جان
ا اسی کی وجہ سے جو چھوٹے چھوٹے بچے ان کو سیکھ ملی اس سے تاکہ ہم سیف رائڈ کر سکے ہے نا بھائی
ہاں بائی جان
تو آپ کو کیا لگا گورنمنٹ نے یہ اچھا اسٹیپ اٹھایا تو کچھ ہوا اس سے کہ نہیں ہوا
ہاں بھائی جان مطلب یہ گورنمنٹ نے بہت ہی بڑا اسٹیپ اٹھایا ہے اس سے مطلب کہ بہت سے ایکسیڈنٹس کم ہوئے مطلب کہ جو انہوں نے مطلب اسٹرکنس لگائی ہے مطلب کہ زیادہ سے زیادہ ٹریفک والے ہوتے ہیں پولیس مطلب کہ سڑک پہ تو اسے کہیں نہ کہیں مطلب کہ جو مائنرس ہوتے ہیں وہ ان کو والدین اپ گاڑی نہیں دیتے اور جو انہ نے قانون لگایا مطلب کہ اگر ہم کسی مائنر کو پائیں گے گاڑی مطلب کی چلاتے ہوئے تو اس کے مطلب کہ ڈ ڈاکومنٹس پہ اس کا بھی نام ہوگا اس کے والد کا ہو یا اس کے کسی بھی ریلیٹو کا ہو تو ہم اسی کو پکڑیں گے اس پہ جو یہ بات بھی اچھی ہے مگر تیسری بات ہے اکثر جو بڑے بڑے لوگ بھی ہیں وہ موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں گاڑی چلانے کے وقت ڈرائیونگ کرنے کے تو گاڑیا چلاتتی وکت فون پر مطلب کہ بات کرنا یا میسج دیکھنا بہت خطرناک ہے مطب کہ صرف ایک لمحے کی غلط ا فیملی مطلب کہ غلط ہو گئی تو یہ بہت بڑے آج سے کا مطلب سبب بن سکتا ہے ہے نا تو اگر کسی نے نشہ کیا ہو یا بہت زیادہ تھکان محسوس ہو رہی ہو تو اسے گااری بالکل نہیں چلانی چاہ نشہ اور نیند دونوں انسان کی سوچ اور بطل کہ توجہ کو کمزور کر دیتا ہے جس وجہ جس کی وجہ سے مطلب حادثہ ہونے کا مطلب کہ امکان بہت ہی زیادہ ہوتا ہے تو آپ کے کیا کہنا چاہتے ہیں ان لوگوں پہ مطلب کہ جو نشہ کر کے گاڑی چلاتے ہیں
جی میں آپ کی بات سے بہت سہمت ہوں پہلی بات آپ نے کہی ہے کہ آج آج کل کے جو لوگ ہیں مطلب وہ ایئر فونس کا یوز کرتے ہیں ڈیورنگ مطلب ڈرائیونگ تو پہلی بات جب وہ کچھ سانگس سن رہے ہوتے ہیں مطلب کوئی گاڑی والا پیچھے سے ہارن کر رہا ہوتا ہے ان کو وہ س سنائی نہیں دے رہا تو اسی کی وجہ سے ان کو پھر ایکسیڈنٹس ہوتے تو پ دوسری بات آپ نے کہا مطلب نشے کے بارے میں اگر کوئی بندہ نشے میں ہوگا تو اور اس کو تھوڑی تھکاوٹ ہوگی اس بھائی کو گاڑی نہیں چلانی چاہیے اگر اس بھائی نے گاڑی چلائی تو تو اس کو وہ دھیان نہیں رہے گا مطلب میں کیا چلا رہا ہوں
ہاں بھائی چان ہاں تو یہ یہی سب بات ہے ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے ہاں بجن تو اور ایک بھی ہے ملب کیا بارش مطلب کہ یا مطلب کہ کیا ہوتا ہے فوگ ہوتا ہے ہمیر یا رات میں ہم گاڑی چلاتے ہیں تو ہمیں بہت ہی احتیاط رکھنا چاہیے بہت ہی فوک کسٹ رہنا چاہیے روڈ پہ ایسے موسم میں مطلب کہ نظر کم آتی ہے اس لیے رفتار کم رکھیں گے اس موسم میں مطلب کہ اس کے دوران جب یہ فاک واک وغیرہ یا بارش طوفان آئے گا تو اور دوسری گاڑیوں سے بھی مطلب کہ مناسب فاصلے لے رکھیں گے مطلب کہ پیدل چلنے والوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے یہ بھی بہت ہی ضروری ہے زیبرا کراسنگ کے بعس مطلب کہ جو ہماری رفتار ہوتی ہے وہ کم کریں گے کم کرنی چاہیے اور لوگوں کو آرام سے سڑک پار کرنے کا موقع دینا چاہیے یہ ایک اچھا ذمہ دار ذمہ دار ڈرائیور کی نشانی ہو
جی جی جی بھائی
تو گاڑیاں چلانے سے پہلے اس کی حالت بھی مطلب دیکھ لینی چاہیے ہمیں مالک کی سروس کرنی چاہیے دیکھنا چاہے کہ اس کے بریکس کا کیسے ہیں وہ ٹھیک ہے کہیں ان کی سروس تو نہ آئی ہو ٹائرس کو دیکھیں گے ان کی سروس کہ دیکھیں گے لائٹ اسی کے ساتھ اور ہارن ٹھیک ہونی جائے تو سفر بہت ہی زیادہ مضبوط کمفرٹیبل اور آرام دہ ہوتا ہے تو چھوٹی سی ملب کہ لاپرواہی کبھی کبھی بہت بڑا
نقصان ہوتا ہے ہاں ہاں ہاں
تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مگر اگر ہمیں کسی لمبے سفر پہ جانا ہو تو ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے ایک تو یہ باتیں ہوئی میں نے جو آپ کو بتائی آپ کو کوئی دوسرا لگ رہا ہے
جی بھائی تو پہلی بات آپ نے بہت بڑی بہت اچھی کہی میں آپ کی بات سے بہت سہمت ہوں مطلب آپ نے کہا کہ پہلی ہی بات ہمیں چیک کرنا چاہیے گاڑی کو یا بائک کو مطلب اس کی بریک سسٹم اچ اچھا ہے تو اس کا سیٹ بیلٹ ہے گاڑی کی بات کر رہا ہوں میں تو اگر ہمیں مطلب بہت بڑا سفر کرنا چاہیے پہلی بار ہمیں مطلب ہر کسی پارٹ کا اچھے سے دھیان رکھنا چاہیے یہ ٹھیک ہے کہ نہیں تو اس کو چیک کرنا چاہیے تو ہے نا بھائی تو اگر ہم مطلب ایس ہی دھیان رکھیں گے مطلب ہر گاڑی کا مطلب اچھے سے یہ مطلب استعمال کریں ہم گاڑیوں کو کو تو اسی کی وجہ سے ہم اچھے اچھے سے گاڑی یوز کر سکے تو ایکسیڈنٹس کا ہونا بہت کم ہے
ہاں بھائی جان ہاں بھائی جان
ہاں بھائی تو آپ نے بہت اچھی بات کی تو میں یہ آگے دوستوں تک پہنچاتا رہوں گا ہے نا بھائی جی بھائی اوکے اللہ حافظ اپنا خیال رکھے اور جب بھی آپ گاڑی چلائیں گے تو سیف رائڈ چلائیں اوکے بھائی
چلیے اللہ حافظ آپ میں دھیان رکھوں گا
اوکے رام چام